ہیلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں
میں بھی ایک دم بڑھیا آپ بتائیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے آپ
جی جی شکر ہے اللہ کا دعئے آپ کی اور بتائیے گھر پہ سب کیسے ہیں
گھر پہ سب بڑھیا بس آفس جانے کی تیاری کر رہے ہیں سارے
کنگ ومین
بس کمانے کے لیے تو آج کل کیا کیا نہیں کرنا پڑتا پڑتا مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے
صحیح بات بول رہے ہیں آپ
جی
اب اب تو کیا ہاؤس وائف اور کیا ورکنگ وومین دونوں سیم ہی ہے
جی بالکل سیم ہے
چکہ ابھی دیکھا ہوگا آپ نے دیکھو گ آپ لوگ جا رہے ہو گھر سے باہر کمانے آپ لوگ کو باہر کا اتنا پریشر رہتا ہے آفس کا کام اور سو رسپانسبلٹیاں اور بہت زیادہ ہو جاتی ہیں
جی جی بہت ریسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں آپ بتائیں ایک صبح صبح ایک ہاؤس وائف بھی ہے اور ایک ورکنگ وومن ہے تو دونوں ہی کام کرتی ہیں وہ پہلے بچوں کا لنچ پیک کرنا بچوں کو دیکھ دیکنا اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کو آفس بھیجنا خود کا لنچ پیک کرنا پھر یہاں سے وہاں جانا پھر وہاں پہ ورک لوڈ
اگر صرف ایک سنگل اورت ہی اگر ورکنگ بھی ہے اور ہاؤس بائف بھی ہے تو بہت زیادہ اور ٹف ہو جات ہے کیونکہ دونوں زمیداراؤ کو سمبھالنا بہت کیڑا ہو جاتا ہے اگر اگر اگر صرف کوئی گھر کا ہو ساتھ دینے والا اور صرف باہر کا کام ہو تو اتنا پریشر نہیں پڑتا ہے پھر
جی جی بالکل صحیح بولا آپ نے اور بلکہ کہ سوچے اگر آپ کے ساتھ کوئی رہتا نا آپ ایک نیوکلیئر فیملی میں رہتے ہیں تو تو صرف اگر فیملی میں چار لوگ ہیں تو آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ کو یہ چیز سوچ کے چلنا پڑے گا آپ کو اپنی مدد خود کرنی ہے
بالکل بالکل بالکل بولو پر آج کل تو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے اتنی ج جتنی مہنگائی ہے اتنی اتنے ہی ہم لوگ کے خرچے بھی جیسے سیلری جتنی سیلری اتنے ہی خرچے اور اتنی ہی مہنگائی
جی اور مہنگائی تو اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ اب تو لگ رہا ہے یہ دو کے کمانے سے بھی گھر نہیں چلے گا
بالکل بالکل جہاں کہاں پہلے کے ٹائم میں اکیلا بندہ کماتا تھا تو پورا گھر ایک دم آرام سے بیٹھ کے کھا لیتا تھا کسی چیز کی کوئی چنتا نہیں تھی اور آج کے ٹائم میں آج کے دور میں دیکو مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے انشاء اللہ زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور خرچے بندوں
جی بالکل بھی میں تو یہ سوچتی ہوں کہ آگے کتنے اتنی مہنگائی بڑھے گی کیا ہوگا ان بچوں کا
بالکل جب آج کے دور میں اتنا ہے تو آگے تو آنے والی جنریشن پہ تو اللہ کا کرم ہی ہے وہ اپنا رحم و کرم فرمائیں گے تو آگے کی جنریشن کو شاید کچھ ملے اچھی چیزیں لیکن ہمیں تو لگ ملے کچھ ٹھیک لیکن ہمیں تو نہیں لگ رہا جیسے ہم آگے اب کی ٹائم کی جننیشن چن ہے اور ہم جیسا ہم لو دیکھ رہے ہیں چیزوں کو بڑھتے ہوئے چیزوں کو ختم ہوتے ہوئے تو آگے کا تو پتا نہیں کیا ہی ہوگا
جی بالکل صحیح فرمایا
اب جیسے آپ لوگ جا رہے ہو باہر تو دیکھو اب تو خیر یہ ب گورنمنٹ بھی بول رہی ہے وہ کی وجہ سے کہ جتنا ہو سکتا ہے پرائیویٹ واہن وغیرہ اپنے تو یوز کریں ہی نہا پبلکلی یوز کریں میٹرو وغیرہ
جی جی جی
ہے نا اسی میں دیکھو اس میں آ دہلی کہ آنے جانے کا خرچہ ہو گیا کیا ہی بچ پاتا ہوگا لیکن گھر چلانے کے لیے دیکھو میں بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل گھر کے سو مسئلے ہو جاتے ہیں
جی جی پر ایسی بات بھی دیکھو یہ بات تو بالکل بالکل صحی ہے کہ آج کل مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے پر آج کل دیکھے اب جو یہ جینٹس لوگ ہیں تو کتنے ٹائم پہلے سے کما رہے مطلب ان کا تو انہیں تو کمانا ہے ہی ہمیں نہیں کمانا تو پر آج کل کی لی کو بھی دیکھیں کتنے پیروں پہ کھڑی ہو رہی ہے کتنی اپتنے بڑے بڑے پوسٹ پہ پہنچ رہی ہیں ایک انڈیپینڈنٹ فیلنگ آتے کہ ہم کسی کے پیسوں پہ جی نہیں رہے ہم اپنے پیسے خود کما رہے ہیں
بالکل بالکل لیکن ج اتنی اونچی پوسٹ ہوتی ہے اسی کے لیے اس کے لیے اتنی ہی محنت ہو گئی ہے کیونکہ آج کل بے روز رگاری بھی اتنی ہے کہ چھوٹا موٹا روزگار ملنے کے لیے بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے
بالکل صحی بات ہے آپ دیکھیں آج کل تو چھوٹے چوٹے بچے کتنے کام کرنے لگے ہیں اب دیکھیے ہماری سرک سرکاریں مطلب پرووائڈ نہیں کرتی ہے جو بولتے ہیں یہ لوگ راشن وغیرہ دیتے ہیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے
بالکل بالکل بالکل
جی
ب ہو جاتی ہے تو سچ میں بہت محنت سمجھتے ہ بالکل میں بہت بہت زد سچ میں بہت ان کی وہ ہوں سمجھتی ہوں کہ کتنا وہ کرتی ہیں ہاؤس وائف بھی ہوتی ہیں اور ورکنگ وومین بھی ہوتی ہیں کتنی ساری رسپانسبلٹیاں ہوتی ہیں ان پہ اللہ ان پہ اپنا رحم و کرم فر میں صبح اٹنا صبح اٹھنا سارے گھر کے کام کرنا جیڈی نہ گ سب صفائی بچوں کو اٹھانا شوہر کا لنچ اپنا لنچ بچوں کا لنچ
جی اور ے اسکول چھوڑنا
بالکل آفس پہنچ جاؤ تو پھر گھر کی چنتا ا رہے گھر پہ کوئی نہیں ہے کیسے ہو رہا ہوگا کیسے نہیں ہو رہا ہوگا اور پھر شام کو آفس سے آ کے گھر کا یہ کام کرو وہ کام کرو آفس کی بھی ٹینشن اور گھر گھر کی بھی
اور جو جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں آپ ان کا سوچے ہیں جو یہ ہاؤس وائف ہے جو ورکنگ نہیں ہے ان پہ بھی کتنا لوڈ ہوتا ہے میں ایسا نہیں بولوں گی کہ بالکل کو لوڈ نہیں ہوتا ان پہ بھی کیونکہ اگر کوئی رہ بھی رہا ہے تو انہیں پورا گھر کو دیکھنا ہے ان پہ صرف ایک کام کی تو وہ نہیں ہے باقی تو کتنی ٹینشن ہوتی ہے س روز مرہ کی زندگی سے
ہاؤس وائف بھی بہت محنت کر
فیملی بھائی ہاؤس وائف اگر جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں توتنا کام ہوتا ہے اس کا کام کر دو کا کام کر دو تھک جاتا
بالکل بالکل ف وہ مین کای جلدی جلدی کر کے وہ تھوڑا سا آفس کی وجہ سے باہر نکل پاتی ہیں باہر کی دنیا دیکھ پاتی ہیں لیکن ہاؤس وائف بچاری گھر میں ہی رہ جاتی ہیں گھر میں ہی صبح شروع ہوئی اور گھر میں ہی رات
جی پتا ہی نہیں چلتا ٹائم کا بھی آفس میں کم نکل جاتا ہے کام کرتے کرتے پر یہ کام کا لوڈ جب زیادہ ہو جاتا ہے نا تو بس
بالکل بالکل جاب میں دیکھو دونوں میں ہی رسپانسبلٹی گھر کی بھی ہاؤس وائف کی بھی بہت ریسپانسبل ہے اور آفس تو رسپونسبل ہے ہی ہے
آخر کچھ بھی کہو ہمارا دیش آگے تو بڑا پہلے تو دیکھے آپ عورتوں کو پڑاتے ہیں تک نہیں تھ اور اب دیکیں یہاں پہ عورتیں خود ڈیپینڈ انڈیپینڈنٹ ہو کے خود جابس کری اپنے لیے پیسہ کما رہی ہیں
بالکل آپ بالکل سن ہی کہہ رہی ہیں انشاء اللہ بہت زیادہ ترقی تو ہوئی ہے
جی بٹ ترقی ہمیں اس طریقے سے بھی چاہیے نا کہ مہنگائی اتنی زیادہ نہ کرے نا
اب دیکھیے جب پاپولیشن ہی اتنی زیادہ ہو رہی جن سنکھیا اتنی ہو رہی ہے کہاں سے گورنمنٹ بھی چیزوں کو پرووائڈ کروائے گی
جی بات تو بالکل صحی ہے
اب گورنمنٹ اتنی ساری اسکیمس نکالتی ہے گغریبوں کے لیے اتنی ساری وہ کرتی ہے لیکن اس میں کیا بولتے ہیں پاپولیشن ہی اتنی آدھے لوگوں کو مل پاتا ہے آگے آدھے لووں کو نہیں
آدھے لوگوں کو بھی نہیں مل پاتا یہ جو بیچ کے جتنے بھی سی ایم ہوتے ہیں منتری ہوتے ہیں آدھے سے زیادہ پیسے تو یہی کھا لیتے ہیں
جی بس یہ یہ توگتا ہے اب اسی لیے آدھی چیزیں دقت بس ہی ہوتی ہے
بہت زیادہ دقت میں تو یہ کہوں گی کہ ہم کبھی بھی ورکنگ وومین کو اور ایک ہاؤس وومین کو کبھی بھی کمپیئر نہیں کر سکتے ماشاء اللہ دونوں ہی دیکھے کام عورت کر رہی ہے اور عورت کے ہاتھ میں جو کام آ جائے وہ ڈھنگ سے کرتی ہی کرتی ہے
بالکل بالکل بالکل آپ نے بالکل صحیح ب آپ کی بات بالکل جائز ہے لیکن یہی ایک وہ دقت ہوتی ہے بس کہ تھوڑا گھر پہ بھی جو لوگ کام کرتے ہیں ارے تم گھر پہ کرتے کیا ہو پورا دن گھر پہ رہتے ہو کیا یہ کام ہے
بٹ وہ ایک بار خود خود ایک بار عورت کا رول نبھا کے دکھائیں کہ کتنے اتنا کام کر رہے ہیں جی
بولتے ہی ہیں کہ گھر پہ کام نہیں ہے کام نہیں ہے لیکن گھر کے چھوٹے موٹے سو مسئلے سو کام اتنے ہو جاتے ہیں
چھوٹے موٹے بھی کا ہوتے ہیں آپ دیکیں آپ لوگ تو پورا دھیان بچوں پہ دیتے جو ہاؤس وائفس ہوتی ہیں پورا پورا دھیان جاتا ہے پورا پورا دن جاتا ہے بچوں کو دیکنا کوسان کام تھوڑی ہے
بالکل بچوں کے پیچھے پورا دن نکل جاتا ہے
جی اور اوپر سے فیملی بڑی ہو تو تو اور ٹائم لگ جاتا ہے
بہت بہت سچ میں بہت ہاؤس وائف ہو ورکنگ وومین ہو بہت زیادہ رسپانسبل ہوتے ہیں اور یہ ویسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مرد لوگ نہیں کرتے دونوں کو اللہ نے ان کی ہی دونوں کی خوبیوں سے الگ الگ نوازایا وہ لوگ فزیکلی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں ہم لوگ اموشنلی ہو رشتوں کو نبھانا وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم لوگ اس میں زیادہ مضبوط ہو ہم لوگ فزیکلی تنے مضبوط نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ کوئی بھی باہری سامان اٹھا سکتے ہیں ہم لوگ اٹھا سکتے ہیں
آخر ہیلتھ ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے چاہے کسی بھی لائف کے پارٹ میں ہو
بالکل بالکل اب دیکھا جائے تو ہاؤس وائف بھی اور ہاؤس ورکنگ وومین بھی دونوں ہی اپنی اپنی جگہ دونوں ہی وہ لوگ اپنی اپنی جاب بہت اچھے سے کرتی ہیں نہ تو ہاؤس وائف کو ورکنگ وومین سے کمپیئر کر ستے ہیں اور نہ وورکنگ ومن کو
نہ ہی بالکل صحی بات ہے بالکل صحی بات ہے اور وکنگ کو تو ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ہسبینڈ کی ہیلپ مل جاتی ہے اگر دونوں ساتھ میں کام کرنے والے ہیں تو ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے تو ایک بیلنس بن جاتا ہے
بالکل بالکل بالکل سچویشن کنٹرول میں رہتے تی ہیں
سچویشن کنٹرول میں رہتے ہیں اگر دونوں ایک ساتھ دیکھیں گے تو کوئی اتنا بڑا بھی ٹاسک نہیں ہے سب ہو جاتا ہے دونوں ساتھ میں باہر کا بھی دیکھے تو تو دونوں ساتھ کو گھر کا بھی دیکھنا چاہیے اگر وہ بھی تھکی ہوئی آ رہی ہے اور وہ جینس بھی تھکا ہوا دونوں کو ہیلپ کرنی چاہیے
بالکل بالکل گلاب بالکل صحییک ہے گ ہیں چلیے خیر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے
جی مجھے بھی جی اللہ حافظ